السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہ ریٹ
سب کھہ رہے تھ بھائی جان آپ کے امی جان ابو جان سب کھی رہے
اللہ کےدعا سے سب کہہ دیا تھا جناب اور بتائیے کیا کر رہے ہیں کرنا کا لیا
جی بھائی جان ابھی تو کھانا نہیں کھایا
اچھا اور بتاؤ موسم کیسا ہے
بس ایسا ہے دھوپ نکل رہی آات تو کھیلی کلی
اچھا
جی
ہم ہمارے یہاں پہ بھی موسم آج تو اچھا ہی ہے تھوڑی رات رات کو بارش ہوئی تو موسم ٹھیک ٹھاک ہی ہے نہیںری تو کچھ دن پہلے تو موسم زیادہ ہی خراب ہو رہا تھا گرمی بہت تیز ہو رہی تھی
اچھا
ہ دھوپ زیادہ نکلتی تھی اس کی تفیعت اتنی بہت تھی کہ کچھ کچھ مت گھر سے نکلنے میں بھی کتا آ
ابھی تو ہماری طرف گرمی کم ہو گئی بارش آئی تھی دو دن پہلے جس سے
ہاں ایسے ہی ہمارے یہاں پہ بھی ابھی بارش ہی آئی ہے ایک دو دن پہلے ہی پہلے کافی ایک مہینے سے بارش ہی نکلی تھی گرمی اتنی ہو گئی تھی کہ ٹیمپریچر سینتالیس چالیس رہتا تھا دن میں تو اتنی گرمی تھی کہ گھر سے نکل بھی نہیں پاتے تھے یہ گرمی بھی ہماری وجہ سے بڑ رہی ہے کیکہ لوگ پیڑ پودوں کو زیادہ کاٹ رہ میں اس لیے گرمی زیادہ ہو رہی ہے
ہاں اپن کو پریاورن کی رکشا کرنی چاہیے اب ا بارش کے دن آ ل نا تو ڈیلی کے کم سے کم دس پیڑ تو لگانے ہی چاہیے
جی جنا آج ج نا نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے سے میں ہم پیڑ جو لگا دیتے ہیں وہی لگ پاتے ہیں اور اب آج کے سمے میں کچھ لوگ واگ بھی ایسے ہیں جو پیڑ پودے گاؤوں میں بیچنے بھی آتے ہیں ان سے لے کے پیڑ پودے لگائیں تو اچھا ہی رہے گا اور کچھ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے اس پی والگ کاٹ رہے ہیں انہیں یہ نہیں بتایا کہ مانو جین میں پیڑ پودوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے
فڈ بڈو کاٹ وں پر وہ جو سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں نا ان کو کاٹ سکتے ہیں گیلی لکڑیوں کو نہیں کاٹنا چاہیے
جی جناب اور آج کے سمے میں اگر پیڑ پود نہیں ہے دھرتی کا تو مانو جون ہی نہیں ہے
جی
پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو ہم آکسیجن کہاں سے پراپت کریں گے پیڑ پودوں سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں چایا بھی پراپت کرتے ہیں ان سے پھل بھی پراپت کرتے ہیں
میں لکڑی پراپت ہوتی ہے پھل پراپت ہوتے ہیں ان پراپت ہوتا ہے آکسیجن پراپت ہوتا ہے اور یہ بارش کرنے میں سہایک ہوتے ہیں اس سے ٹیمپریچر کم رہتے ت
جی ہاں پیڑ پودے زیادہ ہوں گی تو مانسون میں بدلاؤ آئے گا مانسون میں بدلاؤ آئے گا تو بارش بھی زیادہ ہوگی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پہلے پانی دھرتی پہ بیس فٹ نیچے تھا دو سو بیس فٹ نیچے پہنچ گئے یہ پیڑ پودوں کی وجہ سے ہی اگر پیڑ پودے زیادہ ہوتے تو پانی اسی جگہ پہ رہتا آج سے بیس سال پہلے کاپ پیڑ پودے ہوا کرتے تھے اور پھر آج سے بیس سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی بیٹھا کرتے تھے ان کی شدھ چھایا پراپت کرتے تھے وہیں پہ گپ پے سپ پہ لڑایا کرتے آج دن ایسا کوئی پیڑ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ آگ اکٹھا ہوں بیٹھ سکیں کوئی پیڑ چھوڑے ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیں سمج سمجھانا چاہیے کہ پیڑ پودے نہ کاٹے اور ان سے یہ بھی بولنا چاہیے
سگے میں تو ڈیلی کے پانچ یا چار وورق اگاتا ہوں ابھی جس دن بارش دہلی نہیں ہوگاتا ہوں جسے آج بارش آ گیا نا تو شام تک لگا دیں گے
جی جناب کل میں نے لڑائے تھے چار پیڑ میں نے لگائی تھی ان نے بوکا یہ دو ا اشوک کے
ہم تو ایسے لگاتے ہیں جیسے نیم ابھی نیم کا فڈ ہے اب بارش آئی نا تو اس کے نیچے بہت ساری نیم اگ اگ جائے گی ت ان کو ایک جگہ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور جیسے
ہاں یہ بھی ہے یہ بھی اچھا ہے نیم کے نیم کے پودے جلدی ہی لگ جاتے ہیں ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے جو ویس پودے ہوتے ہیں وہ سوکھ بھی جا جی جناب اور آپ نے یہ بھی دیکھ جا ہو گا کہ یہ پیڑ پودوں ہمیں کاٹنی چاہیے پیڑ پودوں پ چرندے پرندوں کے آواز ہوتے ہیں وہ بھی نشٹ ہوتے چے جا رہے ہیں کچھ چریندے پرندے تو گائےب بھی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہو جیسے چڑیا کووا اتیاد یہ تو دکھائی ہی نہیں دیتے نا آپ
جی یہ وایو پردوشن دونی پردوشن اور یہ فائیو جی کے ٹاور ان کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ سب
جی جناب بالکل پھر آج جو یہ آپ نے صحیح فمایا تاوروں کی وجہ سے چٹن پن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تھریجی تھا ٹاور تب چرندے پرندے خوب دیک سر فور جی آیا تو تھوڑے کم ہو گئے سر فائیو جی آیا تو توڑ اور ہی زیادہ کم ہوگا اگر سفس جی آیا تو یہ سمجھ لو کہ کچھ کوئی چرندہ پرندہ بچے گا ہی نہیں کیونکہ ان کی جو چرند پتے آسمان میں اڑتے ہیں وہ نیٹورک کی
ریڈی ایس کے کارن
سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی صی فرمایا کہ پردوشن لڑائی پردوشن جل پردوشن یہ وایو پردوشن آپ نے جو دیکھا ہے اس کارن ہو رہا ہے کہ کچھ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیکٹریاں ہیں جیسے چمڑی کی
جی
بنانے کی جن سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھائی پردوشن ہو رہا ہے تو ہمیں ایسی فیکٹریوں پر بھی روک لگانی چاہیے اگر وایو پردوشن ہوگا ہم اس سے آکسیجن لیں گے تو ہم بیمار ہوں گے ہمیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے دیکا ہوا ایسے دھواں سے جو واو پردوشن ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ بیمار ہوتے ہیں سانس ٹی احتیاد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جناب اور اور جل پردوشن اس قدر ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوار ہیں جو ندی نال میں ہی پگا کر کر کیھینک دیتے ہیں
پتروں کا گندا پانی ڈائریکٹ ندی میں چھوڑ دیتے ہیں کوئی مرے ہوئے جانور کو پھینک دیتے ہیں کچری کی ڈھیر کچرے گاڑیوں کو اس میں خالی کر دیتے ہیں ندیوں میں جیسے ندیاں پردوشت ہو رہی ہے اور پانی کے اندر رہنے والے جیوں پر بہت پرباؤ پڑ رہا ہے اس کا
جی جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو کوڑا ندی نالوں میں ڈال دیتے تھے ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کوڑا کوڑے دان میں ڈالے آپ نے اور کچھ اس قدر جل پردوشن ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکا ہو کہ کچھ فیکٹریاں ہیں ان سے جل کے روپ میں جو اپکشٹ پدارت نکلتے ہیں ان کو پانی کے روپ میں نکلتے ہیں اسے ندی نال میں پہنچایا جاتا ہے جس سے پانی اتنا ہو جاتا ہے کہ جو جنگل میں جیو جنتو رہتے ہیں وہ اس پانی کو گ
ج
وہ اس پانی کو گرہن کرتے ہیں تو وہ بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں اور آئے دن ان کی مرت وتی کےدیکاری ہےپ نے جنگل میں بھی دیکا ہوا کہ بہت سے جیو جنت ہے ہی نہیں لطت سے ہو گئے ہیں کیونک وہ اسی اس قدر لپت ہوئے ہیں اور پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں تو ان کے کھانے کی ویوستھا نہیں بن پاتی نہ ان کی رہنیتی ویوھا پر یہ حکومت یہ حکومت ہے جو جنگلوں کو بھی نشٹ کروا رہی ہے کیونکہ یہ آئے دن آپ نے دیکھ ہوا کہ جن سنکھیا زیادہ بڑ رہی ہے تو زمین کم پڑ رہی ہے تو اس لیے جنگلوں کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے اور جنگلوں خالی کروانے کے بع میں ہمیں جو زمین پراپت ہوتی ہے اس پہ کوئی فیکٹریاں لگا رہے ہیں کوئی قانونی کار جارے بن رہے ہیں ہمیں یہ حکومت سے بھی گزارش کرنی چاہیے کہ پیڑ نہ کٹوائےیں پیڑ نہ ہمیں برچ لگانی چاہیے برچاروپن کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم پیڑ کاٹیں اگر حکومت خود پیڑ کاٹے گی تو لوگ باغ لوگ بگ تو خود ہی کاٹیں گے حکومت اگر یہ حکومت نے ہم نکالے کہ کوئی پیڑ کاٹتا ہے تو اس پہ ہزار روپئے کا دنڈ ہے تو لوگ باگ سدھر بھی جائیں گے مگر حکومت خود کاٹ رہ ہے تو لوگوں کو تو کاٹنا ہی ہے
ان کے تو وہ تو ان کا فائدہ دیکھ رہے ہیں ان کو پیڈ لگ گنے پہ دھیان یجنا دینی چاہیے ان کو ایسی ایسی اسکیم نکالنی چاہیے جیسے پیڑ لگانے پر کچھ پیڑ لگانے پر پیسے ملے تو لوگ اس کو اور زیادہ آگ سپورٹ کرے
جییک ہے نا اور آپ نے یہ بھی دیک ہوگا کہ اگر ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اگر ہم پیڑ پودے کاٹے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی یہ تعلیم ملے گی کہ وہ وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ہمارے ابو جان پیڑ کاٹتے تو ہم بھی کاٹ اگر ہم پیڑ اگر ہم پیڑ بھی لگائیں گی تو ہمارے بچوں پہ انفیکٹ فرق پڑے گا اثر پڑے گا کہ وہ بھی پی پودے لگائے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں کو جہاں لوگ واگوں کے بگڑے کے ہوتے ہیں ہے جیسے اسکولوں میں بھی کئی جگہ جہاں لوگ اب زیادہ آتے جاتے رہتے وہاں پر ابھیان بھی چلائے جا رہے ہیں کہ پیڑ لگاؤ پیڑ بچاؤ اور پیڑ بھی فری میں دیے جاتے ہیں لوگ اب جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سے میں جو فری میں چیز ملتی ہے لوگ ا اسے گرن کرنے کے لیے زیادہ ہی اتسک ہوتے ہیں تو پیڑ فری میں ملتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے کہ پیڑوں کو لگا مگر یہ ایسے پیڑ نہیں لگتے ہیں ن نا اب کہ ہم نے پیڑ لگا دیا اور چھوڑ دیا پیڑ یہ پیڑ پانچ سال میں بڑا ہو پاتا ہے پانچ سال میں تو ہمیں اس کی دیکھ ریکھ بھی کرنی پڑتی ہے ٹائم سے اسے پانی بھی دینا پڑتا
پانی دینا پڑتا ہے کھاد دینا پڑتا ہے اور اس کی سرکشا بھی کرنی پڑتی ہے
جیسے ہم اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ویسے ہی ہمیں پیڑوں کا بھی پالن پوشن کرتےنا پڑتا ہے جس سے وہ بڑا ہو سکے اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ بڑا نہیں ہوگا وہ سو کی جائے گا جناب
جی آپ کی بات بالکل صحی ہے اور ہے نا ایک پیڈ اگر اپپ اگا د د نا تو وہ ایک ہزار سال تک کچھ نہیں بگڑتا اس کا تو آنے والی پیڑوں کو بھی فائدہ ہے اس سے اور جانے کتنی آکسیجن دیتا ہے ایک بیڈ
جی جناب آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اگر اس کا آج کے سمے میں پیڑ اس قدر کرٹ رہے ہیں کہ کچھ پوچھو مت اگر پیڑ ایسے ہی کٹتی رہے تو جو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں چلی جائے ان میں تو دینے میں بھی دقت آئے گی کیوں ہمیں یہ نہیں ہمیں لوگوں بگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم پیڑ پودے کاٹ کے آگے آنے والی جنریشن کو خطرے میں نہ ڈالیں جس سے اگر وہ تو یہی بولیں گے آ آنے والی جنریشن جو کہ ہمارے ابو جان امی جانوں نے ہی پیڑ پودے کاٹ دیے ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہمیں آکسیجن ہی نہیں پراپت ہو پائی تو اس لیے کچھ کچھ جگہوں پر تو آج کے سے بھی آکسیجن لینے میں دقت ہوتی ہے جنا وہ اپنے د
جی ابھی پیٹ گاڑ میں کاٹنے سے گلوبل وارمنگ بٹ گئی ہے ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا ہے اوجون پرت میں چھید ہو گیا ہے پردوشن کے کارن تو آنے والے ٹائم پہ بہت مصیبت آئے گی دیکھنا یا تو ابھی سے پیٹ اگا نہیں لگ جائےیں اپن سب
جیر اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور پیڑ نہیں ہے تو پانی نہیں پانی کم ہو جائے گا تو آج کے سم میں بھی کئی جگہ کو پانی کی کیلا تو ہو رہی ہیں پانی پینے کے لیے پرپت آج کے سمے پانی پانی پینے کے لیے کئی جگہوں پہ تو پانی ہے ہی نہیں تو اگر اسی طرح پیڑ پودے کاٹتے چل جائیں گے تو آئ گے انشاء اللہ پانی پراپت ہی نہیں ہوگا ہمیں لوگ پیاس پیاس ہی مر جائیں گے جس سے جیون ہی نشٹ ہو جائے گا اب میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے کم سے کم سال میں ہم زیادہ نہیں تو بیس پیڑ لگا د تو اچھا رہے گا اور ہمیں اپنے اپیوگ میں کوئی پیڑ کاٹنے ہے تو ہمیں سو کا پیڑ کاٹے دیک کے جو کبھی ہرا نہیں ہو سکتا ہے ہرے پیڑ کو آپ نہ لگائیں تو اور یہ چارا یہ گ جنا
جی
انشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب اور آپ سے-
جان آپ سے بہت اچھی اچھی نالج ملی ہے اس کو میں آگے پھیلاؤں گا اور خود میرے- میں بھی اپلائی کروں گا اللہ حافظ
خدا حافظ بھائی-
خد آپ ب جا
ہوں